وعلیکم وعلیکم السلام
سب گیریت ن
جی ہے ست د تو کیسا چل رہا ہے سب کچھ
جی سب اچھا چل رہا ہے
ج نہیں زین آ رہی ہے نہیں ب
نیند کو بچیا رہی ہے
جی آنی چاہیے
جی جی بالکل تو جناب ہم بات کرنا چاہیں گے کہ سیریں ڈیجیٹل یعنی ٹی وی اور موبائل کا بیجا استعمال اور ہماری ذہنی آزادی کیا کہیں گے جناب باپ اسش کے بارے میں
تو کہناا تو بہت بتارے ہیں پر کہیں با رہے کیا تو رہی ہے کہ آج بھی جی تو آج کا مطلب یہی ہے اساذہ اور عالمی مسئلے پرفتلوط عم کریں گے اور جس ج نے ہماری پوری نسل اور تسلیم میں جگڑ رکھ ہ آج کی وقت کر کام آتے جی ج آ دیکھیے مطلب گفتگو کا موجو یہی ہے کہ موبائل تعو
جناب آپ نے پنکھا ف شری چالو کر لیا
ارے ن انک چالو نہیں کیا کرنے پڑے
جی جی آواز تھوڑی کلیئر نہیں آ رہی ہے آپ کی
کیوں ا بھیئی ساری
ا آ رہی ہے
جی وہ رہ ہے
جی جی جناب جیسا کہ ہم نے بتایا بہت اچھا ہوتایا جناب جیسے ہم بتائیں کہ سارے ڈیجیٹل اس کا قدر عشیر ہو چکا ہے کہ اس کے دن کی ابتدا اور رات کا استحکام موبائل کی خطرک روشنی اس ہوتا ہے نا جناب جیسے کہ کوئی انسان سوتا ہے تب بھی موبائل بند کر کے ہی سوتا ہے اور جب بھی ہے تو موبائل کے ساتھ ہی
جی بالکل گڈ گڈ مارننگ کا میسج بھی بھیجنا چاہیے
جی جی جناب بالکل جیسے کہیں کہ ٹی وی اور موبائل ہماری زندگی کی ضرورت تھی مگر افسوس ہے کہ یہ ہماری ذہنی عاشیرے کا شعب بن چکے ہیں اور ہمارا شعو روز ان بے جان اسکرین کی نظر ہو رہا ہے ہے ن جر
کرونا
کے باس گڈ مارننگ کا میسیج اس لیے نہیں آیا کیونکہ موبائل چارجنگ کاہ نہیں تھا
جی بالکل بالکل جی بالکل تو بارہ بجے بھی گڈ مارننگ ہو سکتی ہے اگر میسیج بھیجا جائے تو یہی ہے کہ مطلب ایک نایتی ا تف سیک ناک اور سورت یہ حال ہے کی اور ٹیکنالوجی کی خدمت کے لیے اور تفلیق کے لیے بنائی گئی ہے مگر آج کا جو انسان ہے وہ ٹیکنالوجی کا محکوم ہی بن کر رہ گیا ہے چاہے وہ ٹی وی کا جو فجول بنج واچنگ ہو یا موبائل پر ل تعالامی اسکرولنگ ہو اس جو لط سے جو ہمارا طرز مسرات ہے اور عل اخلقاکیت جو ہے وہ پوری طرح سے متاثر ہو چکی ہے
جی جی جناب اپنے پود کو فرمایا جناب جیسے کہ تغورات نے ہم نے ہم سے ہمارا سکون اور ہماری تنہائی کی پاکیزگی چھین لی ہے ہے نا جناب جیسے کہ آج کے اس ڈیجیٹل بہات کہ مجر اتاات اور اس کے تدار اور تفسلی پروشنی ڈالتے ہیں اور کہیں کہ اسکرین سے بھیجا استعمال مجھے استاد کیا ہے جناب آپ بتائیں
بالکل تو یہی ہے کہ گھنٹوں مسلسل موبائل اور ٹی وی کی اسکرین کی طرفک ٹکی باندھے دیکھنے سے ہماری جو بصارت ہے وہ کمزور ہونے لگی ہے اس کے علاوہ جی جاویے سے بیٹھنے پر جو موبائل چلانے کی وجہ سے گردن جو ہے یا ریھ کے اڈی گئے ہیں اس میں امراج نوجوانوں کو کاام ہوتے جا رہے ہیں اور جسمانی سرم کرمیوں مففود ہونے سے موٹاپا اور سستی مشرے کا جو ہے مقدر بنتے جا رہے ہیں
جی جی جناب اپنی بالکل خت کو فرمایا جناب جیسے کہ آج ہر دوسرا شخص راتوں کو جاگنے اور شعبے کاہلی محسوس کرنے کی شکایت کرتا ہے جیس کہ اس بے خوابی کے پیچھے کیا حکمت ہے جناب آپ کی
بالکل تو اس کا کلیدی سبب موبائل سے نکلنے والی نیلی روشنی ہے جو کہ و لائٹ ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہاں روشنی ہی ہمارے دماغ ا محفوظ سدیش دیتی ہے کہ ابھی دن ہے جس سے نیند لانے والے ہارمون جو ہے اس کا نام ملاٹ ہے وہ کارج نہیں ہو پاتا ہے تیجا ج ہوتا ہے کہ انسان کم خوابی یعنی انسنیا ہو جاتا ہے جو کہ آگے چل کر ذہنی تناؤ چڑچڑاپن آدی میں تبدل ہونے لگتا ہے
جی جی بالکل بالکل بہت خب فرمیا ج ن ہ آپ کی جس کی یہ کتنی عجب بڈمبنا ہے نا جناب کہ سوسل میڈیا کی بدولت ہم دنیا بھر کے اجنبی لوگوں سے مستدش ہے مگر ایک ہی چت کے نیچے بیٹھے اپنے عجیزوں سے ملو دور رہے ہیں نا جناب
جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے تو یہ کہ آج ایک بالکل بالکل صحیح فرمایا کہ آج ہم ایک کمرے کی افراد پر بیٹھے تو ہیں مگر جو کسی کے م گفتگ نہیں ہو پا رہے ہیں اور سب اپنی اپنی ڈیجیٹل دنیا میں روپ ہیں اور ان سے ہمارے مسارے سے اپنی ایک رفاقہ پمدر دی اور اس نے الاق جو ہے اس کو محروم کر دیا ہے لوگ بھیڑ میں بھی تناہ ہی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں
جی جی جی بالکل صحیح کہا جناب آپ نے جیسا کہ حالات یقینا نہ جکے ہیں نا جناب مگر اس دلدل سے نکلنے کا کوئی جذبہ عمل تو ضرور ہوگا ہے نا جناب ہم جہنی آ جاتی کوئی دوبارہ کیسی بھال کر سکتے ہیں جناب آپ بتائیں گے اس ڈیجیٹل دور سے کیس باندنے بل سکتی ہے
تو جو مطلب ڈیجیٹل دور سے باہر نکلنے کے لیے جو ا مطلب یہی ہے کہ اپنی زندگی کو افرط تفریت کو چھوڑ کر معتدل راستہ اختیار کرنا چاہیے اس کے چند جو ہے خلیدی طریقے جو بتائے گئے ہیں تو سب سے پہلا آ جو طریق گائے بہڈ ٹی ٹاک یعنی ت میں کم سے کم ایک دن ہی یا چند گھنٹوں چند گھنٹے خاص کر کے ساتھ کھانا کھ کھانا کھاتے سمے موبائل کو دور رکھ دینا چاہیے یا پھر کراواد کہ دینا چاہیے صحی ہے اور ہ یہ وقت کا ت تي یعنی اپنے موبائل یا اسکرین ٹائم ٹریکر کا استعمال کرنا چاہیے اس سے ٹی وی دیکھنے کا ایک مقرر وقت طے ہو اور
جی جی بالکل بہت
سوری اسکرولنگ سے اسکرولنگ سے گیز کرنا چاہے جب وہ موبائل اٹھائیں تو خود سے سوال کریں گ کیا یہ واقعی ضروری ہے
جی جی بالکل جیسے کہ روایتی موٹر سائیکل کو بڑا جیسےیں کہ موٹر کال ہے کت جیسے سرجکاری یا میں دان میں کھیل کود جیسے صحت بخش آادتوں کو اپنی حیات کا حصہ بنائے ہیں ن جرا تو اس سے کیا ہوگا کہ جو آگے کے ج شاہ من ہماری آج ہی ک ناشی بٹ کا لبظیلاب یہ جناب کی ٹی وی اور موبائل بہترین کادم ہیں مگر بدترین ناکہ ہے انہیں اپنی زندگی میں سہولیت کے لیے استعمال کریں اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہے ن جانا
بالکل بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے تو یہی ہے کہ ان بیےجان ڈبوں نے اپنی توجہ اٹھائی اور ابھی بھی نفایت ا کی جو روشنی کو دیکھا جائے تو آس پاس میں موجود ہے اور اپنے بچوں کو اسکرین کے اسپد کرنے کے بجائے ہم ہم قدرت کی گود میں کھیلنے دینا چاہیے اور کتابوں سے بحبت کرانی چاہیے
جی جی بالکل بہت خوب فرمایا جناب آپ نے جس کہیں گے یعنی جیسا کہ ذہنی آزادی کی اہمیت کو الفاظ عشپرط کرتے ہوئے کیا خوب لکھا ہے کسی صاحر نے جناب جیسے کہ زندگی پنوں میں ہے نظاروں میں ہے اپنوں کی سات میں ایک من روہی چمک کے پیچھے بھاگ کر اپنے بجود کو اندکار نہ دے ہیں نا جنا
بالکل بالکل تو یہی ہے کہ اسکرین کی دنیا کو م ایک شراب ہے الم اور افیقی چوں سک تو اپنوں کی اسن ایک کردار میں ہے اوریں جو ہے ڈیجیٹل دنیا سے دور تھوڑا رہنا چاہیے اور اپنوں کے ساتھ تھوڑا وقت بتانا چاہیے
جی جی جناب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ مگر آج کے دور میں کوئی بھی اپنوں کے ساتھ کم وقت بتاتا ہے اور موبائل کے ساتھ زیادہ وقت بتا بتاتا ہے نا جناب
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے
جی جی جناب ویسے آپ سے بات کر کے جناب بہت اچھا لگا پ پ بہت ہی اچھے سے سمجھایا ہمیں ہم سمجھ بھی گئے
جی جی
جی جی جی آگے سے خیال رکھیں گ جنا ہ جیسے کسی کو کچھ دکھ نہ ہو ان ج جی جی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا جناب شکریہ آپ کا جو آپ نے ہم سے بات کی
جی جی سب بق ہے
جی جی د خوودا آفش
ہاں
اچھ